السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب
جی جناب خیریت ہے یہاں بیٹھے ہیں
چلیے اللہ کا شکر ہے یس کرانا چاہیے
جی سب خیریت ہے اللہ کی رحمت تو
چلیے اللہ کا شکر ہے اور بتائے مطلب کہ کھانا وغیرہ ہو گیا چلیے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ چلیے یہ دیکھیں کھانا جو ہے یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا
جی وہ تو ہے بالکل رائٹ بات
جی انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اور مطلب کہ یہ سمجھیے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہے
جی ماشاء اللہ جی اہم تو ہے جی
جی بالکل بالکل یہی ہے کہ دیکھیے کھانا زندگی میں بہت ہی ضروری ہے تو انسان کو مطلب کہ اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کنٹرول سے کھانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کھانا وقت پہ کھانا چاہیے
جی وقت تو دیکھو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے نا کھانے کا بھی وقت ہوتا ہے
جی بالکل بالکل
کیونکہ ہم کھانا کے ٹائم پہ کھاتے ہیں نا تو ہماری صحت بھی صحیح رہتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ دیکھیے ہر چیز کا ایک وقت ہونے کے بعد فائدہ کیا ہے کہ فائدہ ہمارا ہر کام ہوگا
جی
ہاں اب یہ نہیں سوچیں گے کہ کسی چیز کے لیے ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا کہ کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے
جی جی ہو تو ہے
ہاں تو اس اس لیے انسان کو سوچنی چاہیے کہ ہر چیز کا ایک معمول بنائے وقت بنائے تاکہ ہر ایک کام کو ہم اپنے اس کے وقت پہ کر سکیں جیسے فجر کیا ہاں جیس فجر کے بعد ہم جلدی جاگیں فجر کی نماز پڑھیں اس کا سیر و تفریح کریں اور سیر و تفریح کرنے کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھیں ٹھیک ہے نہیں
جی بالکل
ہاں صبح میں سیر و تفریح کرنے کا جو ہے الگ ہی مزہ ہے اس میں کیا اس میں کیا کہ صحت تندرستی قائم رہتی ہے
جی تو مارننگ میں دیکھو اپ صاحب قرآن بھی پڑھنا چاہیے مارننگ پہ گھوم بھی چاہے کیکہ گھومنے سے ہمارا شریر کیا صحیح رہتا ہے نہ ہمیں بیماری ہوتی ہے ہمارا کیا ہیلتھ صحیح رہتا ہے صبح کی ہو کیا ہے ایسی صبح کی ہوا کیا ہوا بھی مطلب الگ ہی سکون ملتا ہے ہوا سے
بالکل بالکل صحیح بات ہے بالکل دیکھیے صبح کے وقت تو جو ہے یہ ہا ہوا جو چلتی کہ یہ ہمارے آکسیجن کے لیے بہت ہی صاف اور شفاات ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے لیے بھی یہ ورزش کے جرس کام کرتا ہے اور ہمارے دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے دماغ بھی مطلب کہ بہت ہی سکون حاصل کرتا ا جی آپ م اگر مطلب کہ یقین نہ ہو تو فجر کے وقت جاگ کے دیکھیے فجر کی نماز پڑھ کے دیکھیے اس کے بعد سیر و تفری کیا کہتے ہیں کہ کہ گھومنا تھوڑا بہت گھوم کے دیکھیے صحت تفریح کر کے دیکھیے ان شاء اللہ آپ مطلب کہ اپنے آپ کو بہت ہی بہتر سمجھیے گا آپ اپنے آپ کو بہتری
یہ لگتا ہے نا اچھا شبو گھومتے ہیں جی جب ہم گھومنے جاتے ہیں نا مارنگ پہ مارننگ میں تو ہمیں الگ ہی سکون ملتا ہے مطلب مزہ آتا ہے گھومنے سے کیا ہمارا شریر بھی صحیح رہتا ہے تھوڑی کسر بھی ہو جاتی ہے شریروں کی
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے ہر چیز کا وقت ہے تو مطلب کہ ہم دیک قرآن کے بعد قآن قرآ پر نہیں کو تو قرآن پر میں موبائلان کا بھییقت تا اس وقت موبائل چلا لے اور پھر مطلب کام جی جی ہاں آپ کیا آئے گی دیکھیے دیکھیے آپ ہ جو اپنی زندگی میں وقت نہیں کیا کہتے معمول نہیں بنایا ہوا ہ کوئی کام کا کسی کام کا مطلب کہ تو وہ کیا ہے کہ پھر کیا کرے گا وہ تو نماز کیا کر نماز کے وقت میں سوئے گا سونے کے وقت میں کھائے گا کھے وت کھانے کے وقت نہاائےا یہ سارے مطلب کہ الٹ
الٹے ہو رہے ہیں کیونکہ وقت ایسی چیز ہے اب کی وقت کو مطلب سمجھنا ہمیں پڑتا ہے وقت نہانے کے ٹائم میںہ نہانا چاہیے کھانے کے ٹائم پہ بانا چاہیے سونے کے ٹائم پہ سو بھی سکتے ہیں نا مطلب وقت تو ہر چیز کا ہوتا ہے ہمیں وقت کی پالنا کرنی چاہیے مطلب وقت بھی اہمیت دینا چاہیے ہم لوگوں کو اگر ہم کھانا ٹائم پہ نہیں کھائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے
جی جی بالکل صحیح بات ہے دیکھیے کھانا یہ زندگی کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے آپ دیکھیے مطلب کہ جیسے آپ زندگی میں کھانا کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتے پ زندگی نہیں گ جا سکتا ہے جی ہاں حالانکہ مطلب کہ گر می ہے سبد ہے تو آپ می ب کہ گرمی میں رہ لے گا سردی میں زندگی گزار لے گا لیکن ن بھوکا پیٹ زندگی نہیں
جی وہ تو ہے دیکھو اہمیت تو اناج کی نا کیونکہ جب تک ہم انڈا ہی کھیں گے ناب ہمارا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ کھانا ہی ہمارا سب کچھ ہے کھا اور پانی یہ دو چیز آدمیوں ٹائم میں مل جاتی ہے نا تو آدمی کو کچھ نہیں چاہیے نہ پیسے نہ دولت مب دو وقت کانا مل جاتا نا آدمی کو ک رہتا
جی جی بالکل ا سک اس کے نچے جی جی بالکل صحیح بات ہے تو انسان کو مطلب کہ اپنے ہر وقت کا اور ہر کام کے لیے اپنا ایک معمول بنا لینا چاہیے جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے ہیں اپنے بچ بچوں کو بھی ترغی د اس چیز کی کا کہ جلد اٹھیں اگر ہمارے بچے چوں کو صبح جلد اٹھنے کی عادت پڑ جائے گی نا تو ہمارے بچے کیا آئے دماغ بہت ہی تیز ہوگا پڑھائی میں بھی دماغ چلے گا اور کیا ہے کہ کام میں بھی دماغ زیادہ چلے گا
آپ نے بالکل فرمایا جیسے کہ صوبح جو پڑھائی کی جاتی ہے نا اس سے الگ ہی مطلب سکون مطلب الگ ہی فیلنگ آتی ہے مطلب جو صبح کی ہم صبح چار بجے اٹھے پڑتے ہیں نا وہ پڑھائی کیا دماغ میں بیٹ بھی جی ہے اگر دن میں ہم پڑتے رہے پڑھتے رہے گرمی میں آپ کو پتتا ہے گرمی میں پڑھنے والا بچہ کا بھی سک نہیں ہو صوبح کے ٹائم جو پڑھائی کی جاتی ہے نا اس کی تو الگ ہی مزہ ہے کی دماغ میں رہتا ہے
بالکل بالکل
پریس دما میں پتا نا اچھا تو صبح الگ ہی ماحول میں مطلب الگ ہی پڑھائی ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل سحی بات ہاں وہی تو کہ رہے ہیں کہ مطلب کہ بچے کا بھی مطلب کہ یہ سیر و تفری گھومنے کی عادت اگر لگ جائے کہ صبح شام جو ہے ہم کیا ہے کہ صبح شام کے وقت ہم تھوڑا سیر و تفریح کر لیں تو ان شا اللہ تعالی مطلب کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ دیکھیے کہ پہلے سے زیادہ مطلب کام کرنا شروع کر کر دے گا اور ذہن بھی کھل جائے گا اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا کیونکہ اس کا دل جو ہے مطلب کہ سکون حاصل کے صاف صاف ہوائیں ملیں گے
یہ ساری چیزیں ہیں تو اپنے زندگی میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وقت وقت جو ہے وقت را غنیمت داں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے وقت کا معمول ایک شیڈول بناائے کہ مطلب کہ ہم کو یہ کام اسی وقت میں کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے اب ہمارا کوئی مطلب کہ کام صبح کے وقت کا یا تھوڑا موبائل چلانا قرآن پڑھنا ہے تو ہم صبح کے وقت ہی قرآنڑیں گے
جی ہر چیز کا جی وہ تو ال الگ ہے دیکھو وقت کی اہمیت ہم لوگوں کو لیکن ہماری بھی کیا ہے کام کرنا پڑتا ہے تو کام وقت دینا پڑتا ہے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے کا وقت ملتا ہے کھانا کھانے کے ٹائم کھانا کھانے کا وقت ملتا ہے مطلب ہر چیز کا وقت ہوتا ہے دیکھو ابھی تب وقت وقت کی اہمیت بہت ہے لیکن
بہت زیادہ جی جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ وقت کی اہمیت جو ہے ہر انسان کو ہونی چاہ چاہیے دیکھیے وقت سے ہم جتنا کام اٹھائیں گے نا جتنا کام کریں گے مطلب کہ اتنا ہمارے لیے فائدہ اگر ہم اپنے وقت میں سستی اور شری کر رہے ہیں نا وقت ہم کو پھر نقصان پر
وہ ماشاء اللہ کیا بات بول رہے ہے وہ تو ہے آپ صاحب وقت نکل جاتا ہے نا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا کیونکہ وقت پہ ہم جو کام کرتے ہیں نا وہ پورا ہو جاتا ہے
ہم اپنی گفتگو کو اس بار پر مطلب کہ یہ کر رہے ہیں کہ آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ مطلب کہ وقت کی پابندی کرے اور وقت کی قدر کرنا سیکھے اگر ہمارا یہ ہمارا پانچ منٹ کا کام اور ہمارا پان منٹ کا کام اگر ہم کو تھوڑی زیادہ محنت کرنے سے وہ منٹ میں ہو رہا تو ہم تھوڑی زیادہ محنت کر کے ہم دو منٹ میں کام کو نپٹائیں گے کام کو ختم کریں گے اس سے کیا ہے کہ ہمارا وقت بچے گا اور کیا ہے کہ ہم کو وقت کی قدر معلوم ہوگی
جی وہ تو دیکھو وقت کا وقت کو مطلب ہم ہی لوگ ٹائم دیں گے نا جیسے وقت نکلتا ہے ابھی جو دو گھنٹے کا کام ہم چار گھنٹے میں کریں گے اس کو ہم ایک گھنٹے میں کر سکتے ہیں وہ تو وقت تو دھا پ جاپ
جی جی بالکل بالکل صحیح بات
وہ تو اپنے اوپر ہوتا ہے نا وقت کم بھی زیادہ بھی اپنے اوپر رہتا ہے مطلب وہ ہم لوگ چاہیں گے تو تو ایک گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں وقت کی اہمیت لیکن وقت کی اہمیت کوئی نہیں دیتا اب صحب کیونکہ وقت آدمی جتنا ہو مجھے جتنا نکالتا ہے نا
وہی دیکھیے اصل اصل بنیادی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ بہت ہی پیچھے چلے جا رہے ہیں کہ اگر اگر ہم کو آدھے گھنٹے میں اگر ہم کو پانچ سو روپئے اگر ہو جائے جا رہا ہے تو ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے کہ ارے کیا ہوگا پانچ سو روپئے کما لیا آپ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں جی اگر کوئی سوچ لے کہ ارے یار ہم آ ایک گنٹے میں جب پانچ سو روپئے کما ہے دو گھنٹے اور کر لیں گے پانچ سو روپئے اور کر کا دو ہزار روپئے ہم کو سکتے ہیں ہے کہ نہیں جی یہ چیز لوگ نہیں سوچتے تو وقت کو مطلب کہ بہت ہی وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں اسی لیے وقت ہماری قدر نہیں کر رہا ہے جیسے جیسے جیسے کتنی ج جلدی جلدیقت گزار راہ بھی جما گیا تھا آج پھر جمعہ تھا ہے کہ نہیں جی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اسی پر اپنی صرف اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں
جی اللہ حافظ